کاری نہی صاف
ہاں
ہاں پتا اس میں کچھ لوگوں کا ہو رہا تھا کہ جو ہے آواز کلیئر نہیں ہو رہی تھی مگر ہم نے جب بات کری تو اس میں جو ہے صاف بات ہو رہی تھی میری ہاں ہاں بت اورحان کو اسکول میں داخلہ کروا دیا ہے تو صبح تو وہ اسکول چلے گئے تھے تب ہم بات کر رہے تھے پھر لیکن ایک سے بات کرنے کے بعد بیس منٹ بعد بات کرنا ہے تو ہم نے پہلے تم سے کہا تھا ک یہ آ گئے ہم نے کہ یہ بیچ میں بولیں گے بہت
اچھا
ہاں بی ہاں بہن اب صبح اٹھ جاتا ہے نا صبح سے ر اڑ گئے اسکول پہنچا دیا اس کے بعد دوپہر ھر میں ہم ان کو جو سلا دیتے ہیں
اچھا
ہاں کہہ رہے تھے ہمیں موچھتا دکھا دوں انسٹاگرام کو تو ان کو تھوڑی دیر دکھایا تھوڑی دیر فون وون دیکھا نہائے توئے
اچھا بارش ہوئی ہے ہاں
بہن یہاں بھی بہت بارش ہوئی اور جب کل تو میری چھت پہ جو ہے پانی بھر گیا تھا وہ ڈھال انہوں نے الٹی بنا دی اس طرف کر دی ہے اور وہ جیسے نالی میں پتے وتے نہیں پیڑوں کے پھنس گئے یا جو ہے جو چڑیا اڑیا آئی ک کچھ نہ کچھ ڈالا ہم کبھی کبھی کھانا بھی رکھ دیتے ہیں پانی رکھ دیتے ہیں ان لوگ کے پینے کے لیے وہ سب فصا تو کل انہوں نے بہت صاف کرا تو آج تو خیر اتا پانی ادھر سے نہیں آیا
اور یہاں بھی بہت تیز بارش ہوئی ہے ابھی بھی بادل ہے بہت تیز
ہاں یہاں تو پاتل گرجنے کی بھی ہمیں آواز لگی کس کہ ہو سکتا ہے باہر بارش بھی ہوئی میرے وہاں جو ہے ہاں وہ زینے کے اوپر ٹین نہیں پڑی ہے ٹین پہ تو بہت کس کے والی ہے ارے لوہے والی ہمیں لگ رہا ہے وہ ہے اس پہ تو اور تیز آواز آتی ہے بارش کی کوے ہوئے بیٹھتے ہیں تو بھی جو ہے بہت تیز آواز لگتی ہے ہم یہ اس میں رفر نے میرا کروایا تھا تو ہم نے کہا تھا اس بات ہاں بات اردو جیسے اردو کے ورڈ یوز مطلب استعمال کرنے ہیں اور پھر جو ہے او اردو میں ٹائپنگ اور وہ سب کرنا ہے
اچھا
تو وہی ہم نے کل ان چار پانچ لوگوں سے بات کرنا تو ہم نے کہ تمہارا کر لیں گے اور ایک اور میری سہیلی ہے اس کا کیا ہم اپ ہی لوگ کا کر لیں گے قرحن اٹھے ہوئےتے تو ہاں رفت بھی ہے اس میں
اچھا
رفت کا دوسر الگ ہے مطلب وہ پہلے سے کام کر رہی ہے اس پہ
اچھا
ٹر میٹر کا ہم بہت دن سوچ رہے کوئی جیسے ایسا کام ہو جس میں تھوڑے بہت پیسے بھی ملیں ہو گھر بیٹھے بھی ہو کیونکہ اورحان کو چوڑ کر
تو صحیح بات ہے میرا بھی ہے بہن کہاں جائیں گے ہم جانے نہیں دیں گے کوئی کام سے باہر
وہی چیز بتا رہے ہیں اور بہن اب اتنی جو ہے کمزوری ہو گئی کہ طاقت بھی نہیں بچی جسم میں زیادہ پتا نہیں پہلے ہم اسکول میں پڑھانے نہڑھانے چلے جاتے تھے آپ جو سوچو تو ہمت نہیں ہوتی فرحان کا اسکول میں جب سے داخلہ کروایا تب سے ہم سوچ رہے ہیں پڑھیں مے سوچیں ایسے کہاں لیکن ابھی مت تن نہیں ہوتی ہے ابتیتا ہاں ہو گیا اس کا پہلے دن تو بہت خوشی خوشی گیا نیا بیگ نیا سب کچ ھتا دوسرہے دن کہا میں نہیں جاؤں گا میں رو رہا رو رہا وہ پہلے دن جب گیا تو ہم یہ دونوں بیٹھے تھے ہم نے ایسے ہاتھ پھل بھ تو یہ آ کے میرے گلے لگ گئے تو انہوں نے کہا بھیا تم جو ہے میرے گلے نہیں لگے پاپا مما کے گلے لگے کہن ہاں پاپا یہ بات بہت غلط ہو گئی فج ہم اپنی ایک جانچ کرانے گئے تھے تو وہاں انہوں نے اپنے پاپا کو خوب پیار کیا آپ پتا کیا کرتا تھا میں اسکول چلا جاؤں گا میرے پاپا میرے بنا کیس رہیں گے مجھے پاپا کی یاد آئے گی یہ وہ تو ہم نے جب سے اسکول کی بات ہوئی ہے تب سے تم یہی کہہ رہے ہو کہ پاپا کی یاد آئے گی پاپا کیسے ایک بار یہ نک کہا کہ مما کیسے رہیں گی مما کی یاد آئے گی سن لیا میرے کہنے سے بھی نہیں کہا
ہ تو کہاں کہاں پہ کروایا
یہاں پہ ایک پانس سس میں اسکول ہے رجیس کانوینٹ کر کے بہت زیادہ دور نہیں ہے تو صبح ہم لوگ چھوڑنے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میرا دل بہت وہ ہوتا ہے یہ روتا ہے آج تو خرچ زیادہ نہیں رہتے ہلکا کا سا بس روتے لیکن مما پاپا سے کہنا جلدی لینی آئیں جی ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ دیں گے ہاں ہاں تو چلے گئے تھے اور پھر واپس جو ہے آ گئے یہ بات ہاں یہ لینے چلے جاتے ہیں ابی چھوٹا ابی کہاں جا پائے گا اس
ابھی نہیں یوں بھی نہیں آ کے لیے بھیجنا
ہاں اور ڈر بھی لگتا ہے ایسے صبح یہ چھوڑ آتے ہیں تو صبح ہم چلے جاتے ہم سے زیادہ وہ نہیں کرتا ان کا زیادہ منہ لگا ہوا ہے پیار محبت ابا سے زیادہ ہے نا ہم سے کم ہے کبھی کبھی غصے میں ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ کس کو زیادہ پیار کر تو کہہ دے گا پاپا کو
ہوں پاپا گھومانے لے جاتے ہیں ان کو بھیا
پاپا کی زیادہ چاہت ہے تو ہم سے کہے لیں آپ کی مجھے یاد آنے لگتی ہے ہاں اچھا اور گھر پہ ماموں کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے کل دکھانے گئے تھے دکھا کے آج چلے گئے تھے بہت جب بارش ہوئی ہے
ہاں جب ہم محرم میں گئے تھے تو ماموں بتا دیتے کمزور ہو گئے ہیں وہ پہلے کہ گخر پڑے چکر ا ہاں تو ماتھے کے پاس اور انگلی انگلی میں چوٹ لگ گئی تھی ان کے
ہاں
تو وہی ہم نے کیا اور پھر کھانا پینا مطلب جو
کھانا پینا بتائے پرہیزی ہے نا وہ کبھی دہی سے کھا لیتے ہیں کبھی کوئی سبزی کبھی دال مونگ کی تو بہن کہاں پیٹ بھرے گا یہ بھی تو ہے وہی بتا رہے گوش وش کے اب اسی چکر کبھی میرے وہاں گوشت نہیں بنتا ہے بنتا ہے تو کبھی کبھی مرغا بن جاتا ہے بس
ہاں وہی بتا رہے کہ کمزوری آ جاتی انسان کی تو پھر جو ہے نہیں ہو پاتا ہے پرہیزی تھی چللی ہوں
چلے گئے تھے پانچ ساڑھے پانچ بجے پہنچ گئے تھے پھر رات بھر وہیں رکے لااری میں پھر آج صبح جو ہے ساڑھے گیارہ بجے بارہ بجے پہنچ گئے تھے گھر
اچھا اچھا اچھا پہلے سے آ جاتے
پہلے سے جو ہے نا وہاں جو ہے لائن لگانی پڑتی ہے نا بینا لائن کی نہیں مل رہا ہے پھر اگر دیر میں جاؤ گے تو پھر لائن بارہ ایک بجے تک وہ اٹھ جائیں گے ڈاکٹر تو پھر ملے گا نہیں وہ جم رات کو بیٹھتے ہیں نا
اچھا اور لاری اسپتال ہے کہاں پر
یہ لاری وہاں پہ ہے یہ چوک کے آگے ہے جاں پہ وہ ہے میڈیکل میڈیکل کے تھوڑا آگے
اچھا اچھا ہاں بھیا دکھاتے نہیں کیونکہ جو ہے دل کے والے مریضوں کے لیے بہت وہ ہے
ایک ایک مہینے پہ دو دو مہینے پہ ایسے بلاتے ہے ہاں ارے نہیں اللہ کا شکر ہے صحی ہے یہ لگ بھگ اچھا رکھے بس وہی تو ٹینشن بھی ہو پھر بہت دی کتھ ہے پریشانی بھی کام وام بھی کہاں اس وجہ سے اور زیادہ سب بچارے سوچا کرتے ہیں
ہمم اپ کہاں اتا کام بھی نہیں کر پاتے ہاں چلو خیر چھوٹو ہو بھابہی دونوں ہی ماشاء اللہ اچھے ہیں
وہی گا دونوں لوگ کر لیتے ہیں تو صحیح ہے اسی مزرداری سے اپنے چل جاتی ہے
ہمم اور خرچے تو بہن کہاں رکنے والے ہیں گھر کا خرچ تو چلتا ہی ہاں دوائی اچھی خاصی مہنگی ملتی ہوئی
پانچ دن کی آتی ہزار بارہ سو کی دوا ہی آ جاتی ہے
وہ بتاؤ تین چار ہزار روپئے تو دوائی میں چلے گئے ہم یہی تو رہتا ہے کہ دوا علاج انسان کہاں سے کیا کرے اور سیف بھائی کا کام سہی چل رہا
ہاں کام چل رہا تھا بتا رہے تھے جب وہ لائٹ چلی گئی تو ابھی جب ان سے بات تمہارا فون آیا نا اس سے دو منٹ پہلے ہی تو آئے تھے کہے نیچے ہم نے کہا ہم بات کرنے جا رہے تھے نیچے چلے ہوئے
اچھا اچھا اچھا اپر تو بارش ہوئی تو مہارے
ہاں اوپر صحی ہے موسم ہم اوپر آئے پتا نیچے سب لوگ تھے تو ہم نے کہ پھر بات ہو نہیں پائی جب تم نے کہا تھا تو پھر ہم اوپر آ گئے تھے ہم نے کہا تم فون کرو گی تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا نیچے سب بات کر رہے ہیں بول رہے ہیں
ہم یہی سوچ رہے تھے کہ جو ہے اوررحان سو جائیں تب جو ہے بات کریں آرام سے ورنہ بیچ میں یہ بولتا بہ دوبارہ ہے پوچھے گا کس کا فون ہے اور پھر کہتا ہے اتنی دیر تک بات ہی کرتی رہو گی یہ بھی کہتا ہے ساتھ میں ہاں
کی جو ہے ہمیں موبائل بات کر رہی تو میں
کل ہم اپپی سے بات کر رہے تھے تو ایسی خیر خیریت پوچھی کنے کتنی دیر بات کر گے ہم نے کہا رات بھر ہم باتیں ہی کریں گے ان سے
اچھا
نہیں رات بھر ہم باتیں ہی کریں گے بہت باتیں میں آتا ہے ہم سے پوچھ رہا ہے تمہارا کیا اسٹیٹس پہ فوٹو لگا ہوا تھا تمہاری اور سیف بھائی کی تصویر دیکھی کہنے لگا کہ جو ہے یہ کون ہے پتاہ ہے دیکھو اس کو تم نے ثانیہ آنٹی ہیں یہ کون ہے ہم نے کہی چاچو ہیں تمہارے تو ہنسنے لگا ہ اور پت اسلام بھائی کا فون آئے گا تو ہم اس سے پوچھیں کون ہے کہ تو کہے گا ہائیفف جی کا فون آیا ہے اور پھرنسے گا کہ مطلب دیکھو ہم سے کہ جھوٹ ہاں سح کے جھوٹ بول لے یہ اتے قابل ہیں قابل تو بہت ہے بات
اب بڑا ہورا ماشاللہ
ہوں جب اسکول سے آ جائیں گے تو کہیں گے میں کل جاؤں گا میں روں گا بھی نہیں میں پریشان نہیں کروں گا ہاں تو وہی ہم نے کہا تھوڑے دن یہ جانے لگیں گے ان کی عادت پڑ جائے گی سب دوستی ہو جائے گی پھر اچھا لگنے لگا ہاں تو پتہ ہے پھر صبح ہمیں نہیں جانا پڑے گا ابھی جیسے جاتے ہیں صبح تھوڑا ناٹک کرتے پریشان کرتا ہے تو ہم جاتے ہیں جب یہ اپنے آپ سے جانے لگے گا پھر یہی لے آئے گا کریں گے یہ چھوڑ د بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے اسکول کیا فائدہ بہت زیادہ دور کرا کے کنوینس لگاؤ یہ کرو وہ کرو تو اس وجہ سے جو پاس میں نہیں گھر سے مطلب ہے تھوڑی دور ہے بہت زیادہ قریب بھی نہیں ہے تھوڑی سی دور ہے لیکن جو ہے چلا جاتا ہے مطلب
تو سو گیا کیا
ہاں اب صبح صبح اٹھتا ایک دم سویرے اٹھا دو کہ اسکول جانا ہے پھر ان کو مطلب منہ ہاتھ دھلاؤ پھر تھوڑا بہت ناشتہ پانی کراؤ تب بھیجتے ہیں کل تو بہت غصے میں تھے تو کہتے تھے میں ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گا
اچھا مطلب اسکول جانا پڑ رہا ہے نا اس لیے
کہہیں روز روز مجھے بھیج دیتی ہم نے کہا ہاں بیٹا روز روز بھیج دیں گے کھانا پینا کھا کے آج تو خیر کھانا پینا کھا لیا تھا کل نہیں کھایا تھا کل غصے میں گئے تھے آج تو خیر صحیح سے چلے گئے وہاں پھر ہمیں ان کے لیے فنگر چپس بنائے تھے ڈونٹ انہوں نے دیا تھا تو وہ سب کھا پی کے کہنے جب ڈکا آئے تو کیا کہنا چاہیے ماما ہم نے کہا الحم دللہ کہے اچھا
اچھا
ہوں سب پوچھتے رہتے ہیں برابر ابھی تو چپے سے مطلب نیند اس کے آ رہی تھی مگر سوچ رہ تھا کہیں لائٹ نہ بند کر دیں اندھیرا ہو جائے روش نی رہے خوب مطلب زیادہ س ہاں تو سوئے نا یہ لائٹ آتی جاتی رہتی ہے بہن لائٹ کا زیادہ اچھی نہیں آتی ہے مطلب آ رہی جا رہی ہے ایسے کر کے
ہوں اچھا نہیں ابھی جب بارش ہو رہی تھی جب کل چلی گئی تھی بہت دیر ہمیں لگتا ہے ایک ڈڑھ گھنٹے کے لیے چلی گئی تھی ہاں
روشنی رہتی لیکن جو ہے لائٹ چلی جاتی تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے
ہاں
اس ٹائم تو خیر آ رہی ہے اب بارش ہونے لگتی تو ہمیں لگتا ہے کچھ دقت بھی رہتی ہے کی تار میں کچھ اور ہوا تیز چلتی ہے تو پھر چلی جاتی ہے
رہتی ملیا میں دذا سا ہوا چلے گ ایک ایک دو دو گھنٹہ کاٹ دے کا ہاں ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ ہاں ٹھیک اللہ حافظ تو